سمج جا
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اور جناب خریتتے ہو
کھیت میں بھائی جان سب اللہ تعالی کی مہربانی ہے اور ملکی درش دییے آپ کے ابو جان امی جان سب بڑے کھییرت میں ہیں
الحمد للہ اللہ کا شکر ہے ہمارے امی ابو جان ہمارے جو ہے چھوٹی نوازی بڑی نوازی سب الحمد للہ اللہ کا شکر ا ہے جی موسم تو دیکھیے موسم م پہ اتم مزاد ہے کہ موسم میں بہت گرمی نہیں بارش نہیں ہونے کی وجہ سے گرمی بہت زیادہ لگ رہی ہے جناب بہت زیادہ گرم ہے کہ کیا بتائیں آپ کو کہ دوپہر میں تو اتنی زیادہ گرمی پڑتی ہے کہ باہر جانے کی اچھا ہی نہیں ہوتی اگر کوئی کام بھی پڑتا ہے تو کیا کرے پم کرنا بھی ضروری لے کے بھی آنا ضروری ہے کوئی سامان لیکن جو ہے دوبارہ ریٹرن میں آتے ہیں نا لے کے سامان تو اتنے گیلے گچ ہو جاتے ہیں کہ یہ نہایا ہوا ہے کوئی دوسرا انسان ہی سوچتا ہے کہ یہ کیا ہے آپ نہا کے آئے ہو کیا دوسرے کو ایسا لگتا ہے ارے بھائی جناب تھوڑا آپ باہر نکل کے تو دیکھیے وہاں جا پچاس سو میٹر دکان پر جا کے دیکھیے اتنی دوری پر دوبارہ آ گے تو ایسا لگے گاپ بھی ایسے لگے گئے نہئے ہوئے کہ دوبارہ نہ ہوئے کیا آ
اتنی زیادہ گرمی ہے تعالا بچائے اسی گرمی سے
ماشاء اللہ اپنے اھ خیا دو س چی یہ بتائیں کیونکہ گرمی گرمی کیونکہ گرمی بھی پڑنی چاہیے بھائی جان کیونکہ گرمی مطلب گرمی پڑے گی تو بارش ہوگی بارش پڑے بارش ہوگی تو ہمارے کسانوں کی فصل اچھی ہوگی تو یہ بھی ہونا ضروری کیون کہ موسم موسم کا بدلاؤ بہت اچھا ہونا چاہیے وشان موسم کیونکہ یہ جیسے موسم پرریورتن ہونا چاہیے اور اوربانا بھائی جان موسم کے حساب سے خھان پان میں سھار ہونا چاہیے جیسے جیسے موسم کے حساب سے سبزیا جیسے موسمی سبزیاں جیس سیزن کی سبزیاں کھا چاہی بائی جان ہم لوگ کیا کرتے ہیں ایک ایک چیزیں کھانا اسٹارٹ کر دیتے ہیں تو وہ وہ چیزیں نقصان کرتے ہیں ہوتی ہے جیسے مطلب برسات کے موسم میں جو سبزیاں چلتی ہیں ان کو سیون کرنا چاہیے جیسے سردی میں سردی کے حساب سے بوجن مطلبا ملبھوج کرنا چاہیے اب جیے گرمی عمس سنت تو لکھ کے پیٹ چیزیں تھوڑا ہلکا پدارتھ کھا چاہیے چاہیے سردی میں اور سردی میں سردی سی میں سردی کا موسم ہوتا ہے بھائی جان تو اس میں ٹائٹ بوجن جیے ہم آٹھ با بوجن بھی کرا لیں گے تو وہ کیاس پچیس جاتا ہے بھائی جان اب جیسے ہم گرمی میں کھائیں گے تو وہ کھانا پچے گا بھی نہیں اور شریر بھی خراب ہو جائے گا
بے شک بے شک دیکھیے ایک بار خاص طور پہ دھیان رکھے جب ہم کھانا وغیرہ کھائے تو دیکھیے کھانے کا ہم خاص طور پہ دھیان رکھھیے کہ ٹائم ہمیں کانا کھانا چے اور کھانا جو آپ نے آپ نے بتایا کہ ہلکا کھانا کھانا جاہیے گرمی میں الحمد للہ جیسے کہ رابڑی ہوئی چھاچھ وغیرہ ہوئی دہی ہوا اور جو ہے ککڑی وغیرہ سلاد میں جو ہے کھیرا وغیرہ ان چیزوں کا استعمال کریں ماچ چل رہ ہے ان سے جو ہے ہمارا شریر ٹھنڈا رہتا ہے
ٹھنڈا رہتا ہے اور جب کھانا آپ رات میں جب کھانا کھائےیں نا دیکھیے دن میں تو چلو انسان گھومتا پھرتا رہتا ہے کھانا پچ جاتا ہے لیکن رات میں خاص طور پہ دھیان رکھے کہ رات میں انسان کی ایک بات یہ ہوتی ہے کہ انسان بہت لیٹ تک آتا ہے اور لیٹ تک کھانا کات ہیں اور سھو جاتے ہیں وہ ترنت سو جاتے ہیں تو دیکھیے وہ سو جانے سے کیا ان کا جو پاچن تنتر ہے وہ خراب ہو جاتا ہے کھانا نہیں پچتا ہے انوں کا پیٹ درد ہوتا ہے طبیعت خراب ہو جاتی ہے تو خاص طور پہ دھیان رکھے کھانا رات میں کھاتے وقت الحمد للہ تھوڑی دیر ٹہلے تو آپ کا کانا پچ جائے تو ماشاء اللہ آپ کو کوئی پریشانیاں پیٹ درد وغیرہ نہیں ہوگی اور آپ کا کھانا بھی اچھے سے پچ جائے گا
کیا فرمان بتیا بھائی جان آپ نے بہت اچھا کیونکہ یہ چیزاں یہ چیزیں بھائی جان کیونکہ کھانے میں جب تک سدار نہیں ہوگا تب تک ہماری دنچریا اب اور کھانے کے ساتھ میں نا دنچریا بھی اچھی ہونی چاہیے جیسے سمے پہ اٹھنا سمے پہ سونا سمے پہ کھانا سمے پہ پہ گھومنے جانا سمے پہ ویایام کرنا ان چیزوں کو بھی مطلب ہاں ان چیزوں کا بھی ہونا چاہیے کہ وجہ کیونکہ کھے کے ساتھ میں شریر کو مطلبانا اور بھی پوشک تتووں کی آوش ہوتی ہے جیسے ہم جیسے دوب لیں گے تو دوپ دوپ سی وٹامن ڈی پراپت ہوتی ہے ہم جیسے گھومیں گے تو ہمیں صحت کے لیے جو شارییرک جو پسینہ بھی نکھالنا مطلب ضروری بھائی جان شریر کا پسیینہ نکلے گا تو ہمارے جو شریر کے جو مطلب اسی لیگیسے ہیں وہ نکل جائےیں گی
کلا کولکٹری ہاں بالکل صحیح فرمایا بے شک بے شک صحیح فرمایا جناب آپ نے بالکل صحیح فرمایا دیکھیے بچ ہمیں خاص طور پہ دھیان رکھنا چاہیے ان چیزوں کا دیکھیے اگر ہم ان چیزوں کا خاص کو دھیان رکھیں گے کھانا ٹائم پر کھانا اور جو ہے کئی بار کیا ہوتا ہے ہم کہیں شادی وغیرہ میں پروگرام میں جاتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہے کوئی بفر سسٹم وغیرہ رکھتے ہیں تو لوگ آپ سنا مطلب ایسے کھاتے ہیں کہ جیسا کبھی ملا ہے نہیں چلو یہ بات تو مانتے ہیں کہ بپر ڈیلی تو ہوتا نہیں کبھی کبھار مل جاتا ہے لیکن لوگ باغ اتنی دبا دبا کے کھاتے ہیں کہ لگ اب کی طبیعت خراب ہو ہے کسی کے دست لگ جاتے ہیں کسی کا الٹی کسی کا پیٹ درد تو دیکھیے لمٹ سے کھائے آپ جو بھی کھانا ہو لمٹ سے کھانا کھائے الحمد للہ لمٹ سے کھانا کھاؤے تو آپ کی طبعت وغیرہ خراب نہیں ہوگی اور ہم تو یہ کہتے ہیں دیکھیے فجل کھرتے فالتو بفر وفر جو کرتے ہیں یہ فالتو کا کرتا ہے ان کی جگہ الحمد للہ سکون کا اچھے سے کھانا دے دعوت کے اندر اور اتنا خرچہ کرتے ہیں ان کی جگہ آپ کسی غریب کو کسی غریب کو کپڑے وغیرہ دلائے نہیں کسی گبڑے غریب کا جو ہے سہارا لگائے کوئی پریشان ہے لاچار ہے ان کی پریشانیوں کو اور سمجھو اور ان کو ان کی جو ان کو پیسہ وغیرہ کپڑے وغیرہ کوئی چپل نہیں ہے تو چپل دلائے الحمد للہ تبھی اللہ یہ سب سب آپ کا کام ہے الحمد للہ بہت بڑھیا کام
فرمایا بھائی جان آپ نے بہت اچھا فرمایا بےشک بےشک کیونکہ ان چیزوں سے جیسے اب لوگ اب جو جو امیر لوگ ہوتے ہیں وہ ان چیزوں پہ فوکس نہیں کرتے تو وہ اونلی ان کے انجوائمنٹ مطلب دیکھتے ہیں اونلی ان کو آنند انوبھتی ہونی چاہیے یہ لوگ یہ یہ ایسی چیز سوچنے والے ہی سوچ ہیں بھائی جان جس پہ جس مطلب جس پہ دیا ہوتی ہے جس میںہ اللہ کی رحم ہوتی ہے وہ لوگ سوچتے ہیں نہیں تو انیہتا ان چیزوں کو سوچنے کا تو ان کو ٹائم نہیں ہے ان کو تو اپنے موج مستی میں رہتے ہیں بھائی جان
ماشاء اللہ صحیح فرمایا جناب آپ نے بالکل صحیح فرمایا
کیونکہ جس میں اللہ کی رحم ہوتی ہے وہ کام کرتا ہے ایسا اور جس میں اللہ کی رحم نہیں ہوتی وہ کتنا بھی مطلب پیسے والا ہو وہ نہیں کر پاتا ہے تو ان چیزوں پہ تو اللہ تعالی اللہ تعالی کی فرمان ہوگا تبھی تو ہوگا کہ کیونکہ اس میں اس میں ان کا ایسے بولتے ہیں کہ دل ہونا چاہیے
بے شک بے شک دل ایمان جن کا ایمان دل سچا ایمان صاف ہے نا مج تک ایمان والے ہوتے ہیں الحمد للہ وہ اسے کرتے ہیں امیر آت میں بھی دیکھیے کوئی بھی کوئی سب آدمی صیح نہیںتے ہیں کوئی کوئی امیر آدمی ہوتے ہیں جو کہ ان کو اللہ تعالی نے بہت ساری دولت دے رکھی ہے لیکن جو ہے وہ دولت خرچ نہیں کرتے جکات نہیں نکالتے کسی پر اگر ان کے دیوار پہ کوئی غریب اپاہی آدمی آ جائے نا تو ان کو خالی ہاتھ بھیج دیتے ہیں تو یہ غلط ہے اللہ تعالی نے تم کو دولت دی کسی غریب پائی جات میں آ جائے الحمد للہ اسے کچھ دے اس سے کانا وغیرہ دے اگر کھانا نہیں ہو کپڑے نہیں ہو تو کپڑے دلائے معاشی اللہ اللہ تعالی کبھی آپ کی دولت میں کمی نہیں آنے دیں گے آپ کو اچھا سا اچھا جو ہے اور بڑیا بزنس چلائیں گے آپ الحمد للہ اللہ تعالی آپ کے بزنس میں کوئی کمی نہیں آئے گی
صحیح فرمایا بھائی جان آپ نے کیونکہ اللہ تعالی ان پہ ہی رحمت کر کرتا ہے جو اللہ پہ فرمان ہوتا ہے کیونکہ اللہ تعالی کی رحمت ہونا بہت آوشک ہے بھائی جان کیونکہ اللہ تعالی کی رحمت بھی ہونا چاہیے اور اللہ تعالی
اچھا صحیح بما دیکھیے اگر ہم الحمد للہ اللہ تعالی سب کی سنتے ہیں اللہ تعالی دیکھتے ہیں کہ بندہ کس طریقے سے کیا کر رہا ہے الحمد للہ اگر اچھا کام یں الحمد للہ اللہ تعالی ہماری تمام پریشانیاں دور کر دیں گے یہ نہ سوچیں کہ ہم کمی آ جائے گی ہمارے پیسے میں کمی آ جائے گی یہ آپ کی غلط سوچ ہے ارے آپ اگر کسی غریب کا سارا لگاؤ گے تو اللہ تعالی آپ کو زیادہ دیں گے دگنا پیسہ دے گ آپ کو آپ کو جو ہے ہر پریشانی سے دور کرے گا آپ کے اوپر آنے والی جو پریشانییاں ہیں کہ کوئی کوئی جھگڑا کوئی مطلب کوئی مان لو کہ ہم کہیں سفر وغیرہ کا کر رہے ہیں کوئی آ رہا ہے ہمارے اوپر ایسا کوئی تو وہ چیزوں کو دور کر دیتے ہیں اللہ تعالی آنے ہی نہیں دیں گے پاس میں لیکن وہ جب جب آپ اچھا کرو گے الحمد للہ اگر غریب آدمی ہے غریب آدمی بھی آپ جانتے ہو غریب سے بھی غریب سے بھی نیچے رہتا ہے لیول کے حساب سے رہتا ہے بچارا کسی کو تو کھانے تک نہ نہیں ہوتا ایسے ایسے انسان ہے جس کو کھانے تک بھی نصیب نہیں ہوتا بچارے دو وقت کی روٹی کے لیے جو ادھر ادھر دھر ادھر جاتے ہیں وکلگ آدمی اپاہج آدمی جو ہے اندا آنکھوں سے اندھے آدمی بچارے وہ کیا کرے نہ تو کام ہوتا ہو سکتا ہے ان سے وہ اندے ہیں کیا کام کرے بیچارے منہ پہ رہتے ہیں تو دیکھیں الحمدللہ اللہ تعالی کا فرمان ہے اگر آپ کے پڑوسی میں یا آپ کے دووار پہ کوئی ایسا انسان آ جائے نا اپ کا حق ہے اس کو روٹی کھلائے ماشاءاللہ اپ کو بہت اللہ تعالی بہت س عطا فرمائے گا
ج
اچھا فرمایا بھائی جان آپ نے کیوںک ان چیزوں سے نیکی ملتی ہے بھائی جان ٹھیک ہے اور نیکی لینے کے لیے آدمی کو نیکی لینے کے لیے آدمی کو اچا اچھا کاریہ کرنا پڑتا ہے اور اور غریب لوگوں کی غریب لوگوں پر مطلب اس میں جیسے باؤ وہاں پرکٹ کرنا پڑتا ہے ان چیزوں پہ ہونا چاہیے بھائی جان
یہ سب بالکل صحیح فرما جناب اگر دیکھیے ہماری سوچ اگر اچھی ہوگی الحمد للہ تو ہمارے بچے بھی ہمارے لیے اچھے سوچیں گے اگر مانو ہم آج کسی غریب کا سہارا لگائیں گے تو ہمارے بچے دیکھ نا ان چیزوں کو ت ہمارے بچے بھی دیک گی دیکھتے ہیں کہ ہمارے ابو بھی ایسے کرتے ہیں تو کل کو وہ بھی بڑے ہوتے ہیں تو وہ بھی جس طریقے سے ہم نیک کام کریں گے الحمد للہ ہمارے بچے بھی ویسے ہی نیک کام کریں گے
اچھا فرمایا بھائی جان آپ نے آپ نے آپ نے اچھا فرمایا کیونکہ ہم ہمارے ص ہی مطلب جیسے ہم اپنے ابو جان امی جان سے سیکھتے ہیں ویسے ہی ہمارے چھوٹے نواب سیکھیں گے اپنے سے تو ایسا ماحول بنا بنانا چاہیے تاکہ اچھا سیکھے آپ سے آپ سے گپت ہو آپ سے گپت کو ہو کے مطلبا اچھا اچھا لگا بھائی جان ہم آپ سے پھر ملاقات کریں گے پھر ب آپ سے بات کریں گے خود آاپس بھائی جان
بے ح تک ب تک الحمد للہ اللہ حافظ السلام علیکم رحمۃ اللہ و برکاتہ
اور ٹھیک ہے